ٹھیک ہو
اچھا سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہ ہو
بس ابھی بات ٹ ہی ٹھییک
اچھا بیٹی سو گئی
ہاں ہاں وہ تو سو وہ سوئی تھی ابھی اٹھی
کھانا کھایا اس نے
ہاں ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے بھی کھایا ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا مجھے لگتا ہے پھر سے بھوک لگنے لگی
اچھا پت ہے میں کل کہاں گئی تھی آپ نے فون بھی کیا تھا نا مجھے ہ میں پہلگام گئی تھی
ہاں میں گئی تھی پاپا کے ساتھ
اچھا کیا کدھر کس کے ساتھ گئی تھی پاپا کے ساتھ
ہاں ہاں
چلو اچھی بات ہے اب تو گرمی بھی شروع ہو گئی
ہاں ان کو کام تھا تو انہوں نے بولا آ جاؤ آپ بھی لگے ہاں تو بنی ج آپ سیر بھی کر کے اوہ گی تو مجھے اتنا مزا ل آیا وہاں پہ وہ سبزار وہ پانی بہت مزہ آیا ویسے پانی کم ہے ابھی لیکن مزہ ہے
ہاں ہاں وہ تو صحیح بات ہے میں تو گئی ہوں وہاں تو بہت مزہ ہے
ہاں
اصل میں وہاں نیچرل ہے نا سب کچھ
جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع ہے ایک خوبصورت پہاڑی مقام ہے یہ
ہوں ہاں
اس کا نام سنس کے تلفظ بیلگام سے ن نکالا ہے جس کا مطلب چراہوں کا گاؤں
اچھا
ہاں یہ وہی پہ ایک بزرگ ملا تھا مجھے جس نے مجھے یہ سمجھایا اس نے مجھے بہت اس نے مجھے بہت ساری یہ بتائی ہاں کہانیاں بتائی پہلگام کی نام کہاں سے پڑھا کیا پڑھا
اچھا ٹھیک آپ کو تو مزہ آیا ہوگا وہاں اس کی کہانی سننے میں بھی ہم بھی سوچ رہے تھے ہم بھی جائیں گے کہیں اب دیکھتے ہیں کہاں ج جائیں گے
ہاں آپ بھی ہو کےناا اور مجھے بھی بلا لینا پھر اکٹھے جائیں گے
اچھا
ہوں اس بزرگ آدمی نے مجھے کہا وہ چا مطلب میں اسے پتا ہے کیا بلانے لگی پھر وہاں پہ چاچا مجھے کوئی نام ہی نہیں مجھے کوئی نام ہی نہیں سوجا تو میں نے اس کو چاچا بلانا شروع کر دیا تھا
ہاں وہاں ہوتے ہیں نا وہ جو نا وہ گھوڑا وغیرہ چلاتا ہیں ان کو ہاں ان کو تو ان کو تو زیادہ پتا ہوتی ہے نا اس کے بارے میں کیونکہ وہ تو رہتے ہی وہیں سے ہے
ہاں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ میرے گھر آ جاؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کہاں رہتا ہوں کیسا ہے میرا گھر میں نے پہلے تو بولا ان سے کہ میں نہیں جاؤں گی لیکن پھر پاپا نے بولا جاؤ کوئی بات ج میں آپ کا ویٹ ہی ہی پہ انتظار کروں گا میں گئی ان کا مکان وہ پرانی ٹائپ کا تھا
ہاں ہاں ان کو تو ہاں ہم بھی جب پچھلی بار گئے نا ہم وہاں اس ایک مٹی کے مکان میں چلے گئے پھر وہاں پرانی چیزیں ساری پرانی چیزیں تھی
کتنا سکون ملتا ہے نا وہاں پہ
ہاں اور کیا
وہ مٹی کی خوشبو وہ جب کھڑکی کھولے تو وہ کر کی آواز اور باہر سے وہ پرندوں کی آواز
ہاں وہاں صبح ہوتی ہے نا چہچہک ہوتی ہے نا پرند
ہاں اور وہ ٹھنڈے پانی سے وہ ہوا جب اٹھتی ہے
ہاں ہاں
کیا مزہ ہے کیا مزہ آئے گا نا اس آپ لوگوں نے دیکھا آپ گئے ہو اس ٹائم کتنا سونے میں مزہ آیا ہوگا نا آپ
ہاں اور کیا بہت
ہوں
بہت بہت زیادہ وہحمزائ اور کیا
میری بہن بھی گئی تھی نا آپ لوگوں کے ساتھ
ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھے یاد ہے وہ بھی آئی تھی تھی ہم گئے تھے بہت سارے ہم بہت لڑکیاں تھیں
ہاں ہاں اس نے کہا اچھاپ وہ صبح کے کہ ٹھنڈی ہا پٹتی ہے نا چہرے پہ اور وہ اس کے ساتھ تھوڑی نمی ہوتی ہے
ہاں اور کیا
چہرے کو چھوٹ جاتی ہے بولاں ا ائم نیند کا کتنا مزہ آتا ہے کہ پوچھ مت
وہاں تو مزہ ہے میرا تو من کرتا اگر اپنا گھر ہی وہاں ہو کتنا مزہ آتا
سچ میں یار پت ہے پہلگام سچ میں نا وہ سری نگر سے یہ نبے کلو میٹر کی دوری پر ہے یا کوئی گھنٹہ دو گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہوں گے
ہاں ہاں اور کیا ہے تو یہاں سے تو لگ ہی جاتے ہیں اور پتتا ہےجھے ایک پرابلم ہے نا مھے گاڑی میں جو پروابلم ہوتی ہے نا
وہ صرف آپ کی پرابلم نہیں وہ ہر کسی کی پرابلم ہے پتہ ہے ہمیں نہ جانا ہے آپ یہاں دعوت پہ
اچھا
یہاں نا بار بارامولہ سائڈ سے نا ہمیں جانا ہے ہاں ہمیں جانا ہے اگینسٹ میں ہاں اگست میں جانا ہے پت ہے اب شبو کو بھی آنا ہے مطلب میری بہن کو اس کو بھی آنا ہے تو اس نے جو اس کے پتی کو بھی شاید آنا ہوتا وہ ان کو بھی دعوت ہے نا لیکن پتہ ہے وہ نہیں آئےیں گا شاید پت ہے کیوں اس کو بھی وہ مٹ ہوتا ہوتا ہے گاڑی میں مقصد یہی ہے کہ و مٹ کا سیم تمہاری طرح
مجھے تو حالات ہی خراب ہوتی یہ گاڑی میں مجے تو لاش بن جاتی
وہی میری بہن نے بھی کہا کہ اس کی بھی حالت خراب ہوتی ہے وہ دور نہیں جا پاتے ہیں پتا نہیں جب اس کو ہاں جب اس کو کو اپنے مسرے بائی کی شادی تھی تب گیا تھا وہ اننت نگ تب نہیں آئی تھی شاید آئی تھی مجھے نہیں پاتا
کبھی کبار نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ایکچولی میں مجھے مطلب مجھے تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا ہے
نہیں پتا ہے مجھے جب میں بارامولہ جاتی تھی نا تو پہلے جب میں چوٹی ت تاب ہوتا تھا ہر ٹائم جب بھی جاتی تھی پھر جیسے جیسے میں باڑی ہو گئی نا پھر مجھے نہیں ہوا
اچھا نہیں میری بیٹی ہے نا میری بیٹی ہے نا اس کو گاڑی میں گسی کسی بھی اینگل سے رکھو کسی بھی سائن رکھو چاہے پیھے کی طرح دیکھے چاہے آگے کی طرح دیکھیں اس کو کو کچھ نہیں ہوتا ہے
ہ ٹھیک
ہوں
مجھے بھی پتا نہیں کیا مجھے پہلے جب میں چھوٹی تھی تب ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے اب نہیں ہو
وہاں پتاہ ہے پہلگام میں جو وہاں ہاں بیوٹی ہے نا وہ سینری وغیرہ جو پہاڑ ہے ان کے اوپر وہ پیڑ چڑے ہوئے ہیں کتنا سندر لگتے ہیں نا
ہاں سچ میں
وہ تو وہاں سب سے اچھی چیز ہے اور وہ جو پانی ہے اس میں وہ پتھر
سچ میں یار اس میں بہت ہی زیادہ مزہ ہے اصل میں پتا ہے یہاں سے کوئی وہاں سے نا کوئی وہ کلہری گلیشرس اور امر ناتھ کی چوٹیوں کا وہ نظارہ کیا کیا دکھتا ہے وہاں سے گرمیوں میں یہاں کا موسم خوشگوار اور ٹھنڈا رہتا ہے پل گ میں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے جبک وہاں نہ وہاں کے دکانداروں کے پاس فریج ہے نہ کچھ ہے وہ ایسا ص ہی بنا راکچ ڈے کر کے ہی چلتے ہاں وہی تو میں کہتی ہوں نا اتنی ٹھنڈی مطلب جگہ ہوتی ہے وہاں پہ فریج کی ضرورت جبک ہم نے فریزر بھی کھلے چھوڑ کے رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن وہاں ٹھنڈی وہ اپنی ہی کتنا مزہ ہے وہاں پہ ٹھنڈی کا
ہاں وہاں تو ہے ہی زیادہ مزہ وہاں گرمیوں نہیں آتا ہے
ہاں اور کیا سردی میں کہاں مزا ہے وہاں یا وہ بیسرن وادی
ہم کون سی ب رہی ہے
وہاں ہے نا وہیں سے جب جاتے ہیں بسرن وادی اسے منی سوزرلینڈ کہتے ہیں بھی کہا جاتا ہے
پتا نہیں میں گئی ہوں بیےتا ویلی
بیتا ویلی نہیں یہ وہ وہ ہے بیسرن وادی ہے وہاں پہ ایک وہ لوگ وہاں پہ شوق سے جاتے ہیں اس کو چھوٹا سویزر لینڈ کہا جاتا ہے یہ ایک جی سب سے سارے جہاں گھڑے سواری گھڑے سواری کی جاتی ہے اور کیا یا آڑو وادی وہاں گئی ہو
ہاں اے بی سی جو وہاں ہے
ہاں آڑو والادی ٹریکنگ اور کیمپنگ کے لیے مشہور ہے ہاں ہاں یہاں سے کو مشہور ہے نا وہ ٹریکنگ اور کیمپنگ
ہاں ہاں اوکے
وہاں سے بھی گلیشرز ہے وہاں سے بھی ٹریکنگ شروع ہوتی ہے بیتاب ویلی بھی ہے
اوپروپر ہر سائڈ سے
ہاں بیتا ویلی میں زیادہ بالی ووڈ بالی ووڈ فلمیں شوٹ ہوتی ہیں
ہاں ہاں ہاں میں گئی ہوں وہاں بیتا ویلی میں گئی ہوں لیکن وہ یہاں سے اوپر چڑھ کے پھر بہت نیچے اترنا ہے
پتا ہے بیتا ویلی میں وہ بیتاب فلم ہے نا وہ بھی وہیں پہ شوٹ ہوئی ہے اس کا نام ہی اس وہ وادی پہ رکھا گیا ہے
بیتا ویلی
ہاں بیتاب ویلی کو دیکھ کے ہی اس فلم کا نام رکھا گیا ہے بیتاب
اچھا ہاں
ہاں
چلے ٹھیک ہے
ل یہ تونا اچھا چلو